وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بھائی جان ٹھیک ہو آپ
ہاں بھائی جان اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے شروع شکر ہے اس اللہ تعالی کا جس نے ہم سب کا خیال رکھا تو بھائی جان آپ نیند سے اٹھے کچھ کھانا وانا کھا لیا آپ نے
ہاں
بولو بھائ جان
ہاں بھائی جان میں آج جلدی ہی اٹھا
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات ہے بھائی جان میں بھی صبح سویرے ہی اٹھتا ہوں تو ویسے کہ ساتھ سے مطلب کہ کھانا کھانا یا جاگنگ کرنا یہ تو بہت ہی آپ کو تو پتا ہی ہے بہت ہی اچھی ہے مطلب کہ اپنی صحت کے لیے تو پھر میں وہاں سے سے آیا اور پھر تھوڑا سا کام تھا جو کہ میں نے اے آئی سے جلدی ہی ختم کیا اگر اسے نہ کرتا تو بہت ہی ٹائم لگ جاتا تو میں نے اسی سے کیا تو مجھے بہت ہی کم ٹ سمے میں میں نے اس کو ختم کر دیا بھائی جان میرے دماغ میں ایک بات ہے کیوں نہ ہم اسی پہ آج بات کر لے کیونکہ آپ کو بھی جانکاری ملے گی مجھے بھی جانکاری ملے گی جو آپ کے پاس ہوگی ہے نا
بالکل بھائی جان ٹھیک ٹھاک
کیا کیا مطلب کہ چ آٹفشل انٹیلجنس ہے نایعنی اے آئی آج کے دور میں مطلب کہ اے آئی بہت ہی مشہور ہو چکی ہے تو ہر روز ہم کسی نہ کسی طرح اے آئی کا استعمال کرتے ہیں چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو میرے بھائی جان تو سب سے پہلے یہ سمجھ مطلب کہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی ہوتا کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر یا مشین کو اس طرح تیار کیا جائے کہ کہ وہ انسان کی طرح سوچ سکے سیکھ سکے اور فیصلہ کر سکے میرے بھائی اے آںی انسان کی مطلب کہ جگہ نہیں لیتی بھائی جان بلکہ اس مطلب کہ اس کے کام کو آسان کر دیتی ہے اور تیزی سے کر دیتی ہے تو یہ بہت ہی مفید ہے ان سے کے لیے یہ بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہے باوجود کہ اس کا غلط استعمال کرے ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرمایا بھائی جانا آپ نے میں بھی یہی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں اے آئی کی مدد سے اسٹوڈنٹس کو بہتر تعلیم حاصل ہوتے ہیں بائی چانس آن لائن لرننگ آج آج کل آن لائن لرننگ ہوتی ہے ایپ اسمارٹ کلاس رومز آتے ہیں اور ورچوئول ٹیچرس طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں بھائی جان صحت کی شعبے میں اے آئی ڈاکٹرس کو بیماریوں کی مطلب بیماریوں کی اس میں بھی مدد کرتے ہیں بھا‌ی بھائی جان تجارت میں آئی آئی اے آئی کسٹمر سروس ڈاٹا انینالسز اور مارکیٹ کو بہتر بناتی ہیں زرعات میں بی اے آئی کی کے ذریعے فصلوں کی نگرانی مطلب کی جا سکتی ہیں بائیجان
ہاں بھائی ج تو اسی کیس ایسا بھائی جان آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ نظر آتا ہے یہ اے آئی تو جب ہم موبائل میں وائس اسسٹنٹ سے بات کرتے ہیں وہاں بھی اے آئی ہوتا ہے وہ بھی اے آئی ہوتا ہے جب یوٹیوب مطلب کہ ہمیں ہماری پسند کی ویڈیوز دکھاتا ہے جب گوگل ہمیں ملک فورا جواب دیتا ہے یہ یا جب آن لائن شاپنگ ایپس ہمیں ہماری پسند کی چیزیں دکھاتی ہے تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی اے آئی ہوتا ہے کہ اس کے باوجود سب جگہ اے آئی مطلب کہ ہوتا ہے آج آ کل مطلب کہ انٹ فون سماٹ فونز میں تو تعلیم کے میدان میں بھی یہ آئی بہت ہی مطلب کہ مددگار ہے تو اسٹوڈنٹس اے آئی کی مدد سے مطلب کہ مشکل سوال ان کے جواب سمجھ سکتے ہیں نئے ٹاپک سیکھ سکتے ہیں نوٹس بنا سکتے اور اپنی مطلب کہ تیاری بھی بہتر کر سکتے ہیں ہاں بھائی جان تو اس سے بھی وقت بچتا ہے اور محنت بھی کم ہوتی ہے بھائی جان تو ڈاکٹر بی اے آئی کا اس استعمال کرتے ہیں اے آئی مطلب کہ اے آئی کچھ بیماریوں کو جلدی پہچاننے کی مدد کرتا ہے ڈاکٹرس کی تو رپورٹس کو بھی سمجھنا اور علاج کا بہتر طریقہ ڈھونڈھنا پی اے آئی کی مدد سے مطلب کہ آسان ہو جاتا ہے اس سے مطلب کہ مریض کو جلدی بہر بلکہ بہتر علاج مل سکتا ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرمائےیں ب میں بہت سہمت ہوں آپ کی کی بات ہوئی لیکن بھائی جان اے آئی کے جتنے بھی فائدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں ب لیکن اگر ہم دیکھیں گے اے آئی کے کچھ نقصانات بھی ہیں بہت زیادہ آٹومیشن کی وجہ سے کچھ لوگوں کی نوکریاں متاثر ہو سکتی ہیں بائی چانس بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے ڈاٹا پری وی سی اور سائبر سکیورٹی کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں بھائی جان بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے اگر اے آئی کا غلط استعمال کیا جائے تو جوٹی معلومات پھیل سکتے ہیں بائی جان اسی طرح یہ لوگوں کو نق نقصان پہنچا سکتا ہے بھ جان اس لیے اے آئی کا اے آئی کا ذمہ داری اور اخلا کی اصول کے مطابق استعمال ضروری ہے بائی جان بائیجان یہ کہا جا سکتا تیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مستقبل کی ایک بہت طاقتور ٹیکنالوجی ہے اگر اس کا صحیح اور ذمہ داری استعمال کیا جائے تو یہ انسانی ترقی تعلیم صحت اور معیشت کی لی بہت مفید ثابت ہو سک
ہاں بجان تو اسی کے ساتھ س ملب کیا ہوتا ہے کہ زراعات کے میدان میں بھی اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے تو کسان مل کہ موسم کی معلومات حاصل کرتے ہیں فصل کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور پانی کا صحیح استعمال کہتے ہیں تو اس سے پیداوار بہتر ہوتی ہے اور نقصان کم ہوتا ہے میرے بھائے تو دفتروں اور تجارت میں بھی اے آئی بہت کام آ رہی ہے تو بہت سے کام جو پہلے مطلب کہ گھنٹوں میں ہوتے تھے اب چند منٹس میں مطلب کے ہوتے جاتے ہیں تو اس سے وقت بچتا ہے اور کام کی م رفتار تیز ہوتی ہے بھائی جان ہے نا
بالکل آپ نے صحیح بات بات بتائی ام بھائی جان بھائی جان اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد کمپیوٹر سائنس میتھمییٹکس اور ڈاٹا پر مبنی ہوتی ہے نا بائیجا ا آئی مز بہت زیادہ معلومات کیی معلومات کیی تجزویید کرتے ہیں اور تجربے سے اپنی پرفارمنس کو بہتر بناتے رہتے ہیں اسی وجہ سے اے آئی کو لرننگ ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے بائی جان آئی اے آئی کا استعمال تعلیم کو شعبے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے آن لائن کلاسز سمارٹ لرننگ ایپس اور ورچوئول ٹیچرس طلبا کی مدد کرتے ہیں اے آئی ہر اسٹوڈنٹ کی لرننگ اسپیڈ کو مطابق اس کے لے الگ طریقے سے تعلیم کا انتظام کر سک ہیں ب جات اس سے تعلیم مزید آسان آسان ہو جاتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی
بھائی جان اب آپ کچھ بتائیے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سفر کے میدان میں بھی اے آئی کا کردار اہم ہے تو جب ہم آپ کو پتا ہے جب ہم پچھلی بار گئے تھے ٹریکنگ پہ تو ہمیں مطلب کہب میپس پک مطلب کہب راستہ گمہ ہو گیا تھا پتہ ہیی نہیں تھا کہان جنان تو ہم مطلب کہ ہم نے پھر میپ سے ہی دیکھا اے آئی کی مدد سے اسی نے ہمیں مطلب کہ اپنی جگہ تک پہنچے تو میپس بھی ہمیں صحی راستہ دکھاتے ہیں تو ٹریفک کی معلومات بھی دیتے ہیں اور سفر کو آسان بناتے ہیں تو کچھ گاڑیاں اے آئی کی مدد سے زیادہ محفوظ اس طریقے سے چلتی ہیں بائی چانس تو لیکن ہر مطلب کی چیز کی طرح اے آئی کے کچھ نقصانات بھی ہیں تو اگر ہم اے آئی پر حد سے زیادہ بھروسہ کریں تو ہماری اپنی سوچ کی سہلیت کم ہو سکتی ہے کچھ لوگ اے آئی کا غلط استعمال کر کے مطلب کہ جھوٹی خبریں یا دھوکا دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اے آئی مطلب کہ کو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے نا تو کچھ لوگوں کو یہ بھی مطلب کہ ڈر ہے کہ ا آئی کی وجہ سے ان کی نوکریاں کم ہو سکتی ہیں لیکن مال کے ساتھ ہی اے آئی نے مال کے نئے کام اور نئے مقامے بھی پیدا کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں نئے ہنر چاہے تاکہ ہم وقت کے ساتھ چل سکیں نا بھائی جان
بالکل آپ نے درست بات بھ جان اسی طرح بینکنگ اور فائنانس میں اے آئی فراڈ کو روکنے آن لائن ٹرانزیکشنز کو محفوظ بنانانیے اور کسٹمر مرض کو بہتر خدمت دینے کے لے استعمال ہوتی اے آئی چند سیکنڈز میں لاکھوں ریکارڈس کا تج زیوہ کر سکتے ہے بائی چانس اسی طرح آپ نے ابھی بھی بولا کہ ٹرانسپورٹ کے میدان میں بھی اے آئی کا اہم رول ہے ٹرانسپورٹ کے میدان میں کا استعمال سیلف ڈرائیونگ کارز ٹریفک کنٹرول سسٹم اور نیویگیشن ایپس میں کیا جا رہا ہے یہ ٹیکنالوجی ا ٹیکنالوجی یہ جو ٹیکنالوجی سفر کو زیادہ محفوظ بنا بناتی ہے اور اور سفر کو زیادہ آسا اور چاند سیکنڈوں میں ہم کہیں بھی پہنچ سکتے
ہاں بھائی چان تو یہ بھی بہت ہی اچھی بات کہ آپ نے کہ بچوں کے لیے بھی آ ایک اچھی مددگار ہے تو لیکن صرف اے آئی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی اپنی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے استاد کی بات بھی سننا سننا چاہیے اور خود ہی محنت کرنا ضروری ہے یہ آ صرف مدد کرتا ہے اصل کامیابی تو محنت سے ہی ملتی ہے نا یہ مطلب کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں اتنا بھی آئے پہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں رہنا چاہے تو مطلب کہ ہم ہمیں اے آئی کا استعمال اچھیے کاموں کے لے کرنائی جائے اس کی مدد سے ہم بط کہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تعلیم کو آسان بنا سکتے ہیں نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اگر اے آئی کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ انسانیت کے لئے بھی بہت بڑی نعمت ہو سکتی ہے تو آج دنیا بہت تیز سے مطلب کہ بدل رہی ہے ہر روز نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور یہ آئے کہ اس کا بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے تو جو لوگ اے آئی کو سمجھتے ہیں اور مطلب کہ سیکھتے ہیں وہ مطلب کہ مستقبل میں مطلب کہ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں نا بھائی جان تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک طاقتور ذریعہ ہے اس کا صحیح استعمال ہماری زندگی کو آسان اور بہتر اور کامیاب بنا سکتا ہے نا بائی جان
بالکل بالکل بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت سیکھنے کو م ملا بائی جان اسی طرح آگے بھی ہم بالکل بالکل
آپ اپنا خیال رکھیے گا بھائی جان اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے گا اور ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ سے تو آپ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو بات کی آپ وہ آگے بھی پہنچاؤ گی چلیے بھائی جان اللہ حافظ
اللہ